پیاسی
وعلیکم اللام وم بائی اور ٹھیک ہے
جی جی الحمد اللہ اللہ کا شکر ہے اللہ کا الاک الھ شکر ہے کہ ہم بہت اچھے سے ہیں ہم ٹھیک ہے اور آپ بتائیے آپ کے گھر میں کیسے ہیں آپ کیسے ہیں وہ
ٹھیک کو آج کل میں دیک رہا ہوں بھائی مطلب ایجوکیشن کی طرف کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے آ ج ہم اس پ بات کریں گے ایجوکیشن کے بارے میں ٹھیک ہے ایجوکیشن ایجوکیشن دیکھو
ایجوکیش اچھا ٹھیک ہے ایجوکیشن کے بارے میں ہم بات کرنی ہے ایجوکیشن دیکو میں بتا نا چاہوں گا ایجوکیشن کیا ہوتا ہے جی بولیے بولیے بولیے
دیکھو تعلیم ہر انسان کی زندگی کا سب سے ایک قیمتی حصہ ہے ہے نا
جی جی جی
یہ ہمیں صرف پڑھنا اور لکھنا نہیں سکھاتا ہے بلکہ اچھی سوچ اچھے اخلاق اور بہتر فیصلے کرنا بھیا سکھاتے
دیکھو ایجوکیشن کا مطلب کیا ہوگا کیول کتابوں کا گان نہیں ہوتا بھائی یہ نہیں ہوتا شکچھا کا سوچنے تھنک سمجھنے کی صحی نر لے لینے کا اور اچھے طریقے سے ڈسکشن لینے کا کیا انسان بننا گڈ ہوومن بگ چمتا دیتی ہے اس لیے جو ہے کہا جاتا ہے بھائی ایجوکیشن اس دا کیک آف دا سیکس جو ہمیں کامیابی ملتی ہے اردو میں جو کہا جاتا ہے کہ ہمیں کامیابی جو ملتی ہے اس کی کنجی ہے کیا ایجوکیشن ایجوکشن واٹ اس ایجوکیشن کیا ہوتا ہے دیکھو ایجوکیشن ایک پرکریا ہے کس کی کہ جس کے مطلب دوبارہ ویکتی گيان نالج کوشل اینڈ اچھے سنسکار سے کیا کیا پراپت کرتا ہے کہ ڈیفشن آف ایجوکیشن جیسے کہ ہوتا ہے کہ ایجوکشن اس پروسیز ٹھيک ہے ٹھیک ہے نا جو دیکھو پرسنل ڈیب جو ویکتیگت وکاس کیا ہے شكشا ہمارے سوچ میں کیا طریقہ بدلتی ہے ٹھیک ہے نا اور ہمیں آتم وشواس دلاتی ہے ٹھیک ہے نا جو یہ دیکھو گیان اور کوشل کیا ہوتا ہے جیسے کہ ایجوکیشن ہمیں ہر نئی چیزیں سکھانے اور جیون میں آگے بڑھانے کا اوسر دیتی ہے ٹھیک ہے نا ایپلو ميٹ کے روزگار اچھی شیکشا سے اچھی نوکریاں اور بہتر کرئر سے اوثر ملتے ہیں ٹھیک ہے نا اکنامک ڈیولپ آرٹ جو وکاس ہوتا ہے ٹھیک ہے جو شکشت ویکتی اپنے آئے بڑھاتا ہے ہے اور دیش کی آرتھک ویوستھا میں یوگدان دیتا ہے ٹھیک ہے نا سوچ یہ ساماجک وکاس کیا ہوتا ہے کہ شکشا سماج میں سمانتا بھائی چارہ اور شانتی بڑھاتی ٹھیک ہے نا نیتک مولیہ کیا ہوتا ہے بھائی جان ہمیں ایمانداری اور جی بالکل بالکل جو ہم ہمارے خیالات ہوتے ہیں ان کو جو س شکشا ویکتی سنستھا سواستھا کو پوشںن کا مہتو سمجھتے ٹھیک ہے نا جو راشٹریہ نیرنی ہوتا ہے نا کسی بھی دیش کا جو ہمیں خیالات ہوتے ہیں ہمارے ذہن میں ہمارے دل میں بکاس اس کا اچھے ناگرک اور نربھر پائے جاتے ہے شکشا کے پرکار کون کون سے ہوتے ہیں ہم مے میں ملنے والی شکشا یونیورسٹی کالج میں ملنے وال سے ہے الگ جو ہمیں تعلیم حاصل ہوتی ہے نا بھائی جو اردو نولس جس کو بولتے ہیں جی بالکل بالکل جیسے ہمیں اچھا آئی ہے کہ جی جی جی جی جی جی بالکل آپ نے درست فرمایا ہے بھائی جان جیسے کہ میں بتانا چاہتا ہوں بھائی جان جیسے کہ دیکو شکشا منوشیہ کے جیون کا سب سے بڑا دھن ہے جو دھن دولت اور سمپتی ہے
جب بھی ایجوکیشن انسان کو ہوتی تبھی ہونی ہونی نہیں ہے جب تم اپنے بچوں کو ایجوکیشن نہیں تو کہ تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتے نا میرے بھائی دیکھ قلم کی طاقت تلوار سے زیادہ ہوتی ہے تعلیم ہمیں سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا سکھاتی ہے یہ ہمیں ڈسپلن ٹائم مینجمنٹ محنت اور ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے تعلیم کی وجہ سے انسان اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ دوسروں کے حقوق کا بھی احترام کرتا ہے نا آج کے ڈیجیٹل دور میں صرف اسکول کی تعلیم ہی کافی نہیں ہمیں کمپوٹر سکلز کمیونیکیشن اسکلز اور نئی ٹیکنالوجی کے بارے میں بھی سیکھنا چاہیے آن لائن لرننگ میں بھی تعلیم کو ہر شخص کے لیے زیادہ آسان بنا دیا ہے نا پر بد قسمتی سے آج بھی بہت سے بچے غریبی کم عمر کی مزدوری اور تعلیمی سہولت کی کمی کی وجہ سے
پریکٹیکل نتک وکاس ہوتا ہے جو آتم وشواس بڑاتا ہے اور سوچنے سمجھنے کی شمتا وکس کرتا ہے شکشا ہمیں ونیاز بھیو کو جان دیتی ہے اور نئی نئی نئی چیزیں سکھانے کو پرا دیتی ہے جو اچھی شکھا ہے وہ اس سے
تعلیم حاصل کرے
اور بہتر بوشیہ کا افسر پراپت ہوتا ہے شکھا شکشت ویکتی آتم نربر بنتا ہے شکشت سماج میں اپرھ کم ہوتا ہے اور جاگروکتا بڑھتی ہے لوگوں لوگ اپنے ادھیکاروں کا کرتبیہ اور سمجھتے ہیں دی کا وکاس ہوتا ہے کسی بھی دیش کی پرگتی وہ اس کے شکن ناگرک پٹ ورک کرتی ہے ٹھیک ہے نا جو ڈاکٹر انجینئر ش وجانک اور ادھار سبھی سبھی شکھا کے مہتو ہی بنتے ہیں جو شکھا ہمیں انسار ستتے اور دیا اور س سمان جیسے با سکھاتی ہے جو شک شکت ویکتی سوچھتا پشل اور سوستھ ایک کے مہتو کو سمجھتا ہے تتا دوسروں کی جاگرگروک کرتا ہے تو شکھاپچارک شکھا ودل سے پراپت ہوتی ہے انوار شکھا پریوار جی بالکل جو پریوار اور جیول کے
نالج کے بارے میں
جی جی سے سے شعر بولو آپ جیسے کہ میں بتانا چاہتا ہوں انت میں یہی کہنا چاہوں گا کہ شکھا جیون کا ایک ب مہتو پورن حصہ ہے جو کہ یہ آگے پہنچائے گا وہ آگے نیچے گرائے گا اینڈ جو ہمیں سوچنا چاہیے اپنے جیون کے بارے میں اپنی کہانیوں کے بارے میں تو ہمیں چاہیے کہ ایسا ہم قدم اٹھائیں کیونکہ کیا ہوتا ہے بھائی جان ہمیں چاہیے
د مز تھے جو کبھی کم نہیں ہوتی جتنی بانٹ ہو اتنی ہی زیادہ بڑھتی ہے علم کے دیا علم کی دیا جلاؤ جہلد کو مٹا دو اپنی سوچ کو روشن بنا کر دنیا آ جا دو کتاب مہ سے دوستی کرو علم سے پیار کرو اپنی زندگی کو کامیابی کا شہکار کرو علم کی رف مشکل ضرور ہوتی ہے مگر اس کی منزل ہمیشہ روشن ہوتی ہے نا میرے بھائی
جی بالکل بالکل آپ نے آپ نے ٹھیک فرمایا آپ جو وہ جو شکھا ہوتی ہے نا وہ کینری ہوتی کس کی جو یکیشن تھی وہ اس کی کنجی ہوتی جیسے کہ ہمیں سوچنا چاہیے اپنے بارے میں اپنے بھائی لوگوں کے بارے میں اپنے جی جی بوجھتا نہیں ہے
اپنے اپنا لو وہ کبھی اندھیروں میں رہ نہیں رہتا نہیں فلم کی راہ پر چلتے رہو ہر روز اسی سے سے بنتی ہے کامیابی کے نیا دروازے روز ہے نا ہے نا میرے بھائی ہاں ہاں میرے بھائی وہ تو آپ کو بس دیکھو ہمیں سوچنا چاہیے ا نالج کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے جب تمہیں نالج تب تو پڑھ سکتا ہے پیسے کماتا ہے دبائی جا سکتا ہے اپنے ماں باپ کو دے سکتا ہے پیسک کہ جب تمہیں ایجوکیشن ہوگی تو دوسروں کو دوائیے ستا ہے نامر بھائی آپ کی بات سےاہی آپ بولو آپ بولو کتاب اس سے جو دوستی نماتا ہے وہی یار ہمیں کامیاب پاتا ہے جالت اندھیرا ہے علم روشنی کا کام جو علم کا نے اسی وہ ت مقام علم کی طاقت سے تقدیر بدل جاتی ہے محنت کرنے والوں کی دنیا بدل جاتی ہے دولت آتی جاتی رہتی ہے علم کی دولت ہمیشہ ساتھ رہتی ہاں میرے بھائی بولنا علم سے انسان کی سوچ نکھرتی ہے ہر نئی منزل اس کے قدم چومتی ہے علم کا سفر کبھی رکنا نہیں چاہیے ہر دن کچھ نیا ضرور سیکھنا چاہیے جس گھر میں علم کی روشنی ہوتی ہے اس گھر میں خوشیالی اور برکت ہوتی ہے کلم اٹھا اور تقدیر لکھنا سکھو علم کے سہارے ہر مشکل جیتناا سھو علم سے بلند ہوتا ہے ہر انسان کام کام میں نے تو تعلیم یہ دیتا ہے اصل مقام ععم کی مہک سے روشن روتی ہے
تو آج کل جو دیکھا گیا ہے آج تو اس سے یہی ہوتا ہے کہ بھائی جان جو ایڈیما وہ کم ہوتا ہے این کنٹرول وغیرہ جو کیا ہوتا ہے کہ اس سے کنٹرول میٹ بولی وہ جو اس سے وہ ہوتا ہے نا میٹ بولی کی ریٹ وہ بھی کم ہو جاتا بائی جان اس سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ پیٹا بول ریٹ اگر کم ہو رہا ہے تو پھر کیا ہوگا ریڈیوز میٹبلی ریٹ بھی کم ہو جائے گا جیسے کہ ریڈیوز میٹ بلی کا ریٹ ہوتا ہے نا یہ میں انگلش سے بول سوری سوری د جو ہوتا ہے جو کنجی ہوتی ہے نااں
کی کامیابی کےیچھے علم اور محنت ہوتی ہے ڈاکٹر ٹیچر انجر سائیو اور ہر پروس یل اپنی علم کی وجہ سے مشاعرے کی خدمت کرتا ہے اس لیے علم صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے فائدے کے لیے بھی حاصل کرنا چاہیے علم ہم پ صحیح اور غلط میں فرق کرنا سکھاتا ہے یہی ہمیں اچھی اخلاق صبر ذمہ داری اور انصاف کی درس دیتا ہے جتنا زیادہ انسان سیکھتا ہے اتنا ہی اس کی سوچ وسی ہو جا جاتی ہے آج کے دور میں ٹیکنالجی بہت تیز رفتاری سے بدل رہی ہے اس لیے ہمیں ہمیشہ نئی چیزیں سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے کتابیں پڑھنا ٹیچر کی بات غور سے سننا اور اپنے تجربے سے سیکھنا علم حاصل کر رہے بہترین طریقے سے علم کو کبھی صرف انمتہا میں پاس کر رہا تک میں نہیں کرنا چاہیے اصل علم وہ ہے جو ہمارے کردار اخلاق اور عمل میں نظر آئے جب ہم اپنی علم کو دوسرے کی مدد اور بلائی کے لیے استعمال کرتے ہیں تبھی اس کی اصل قیمت سامنے آتی ہے اگر میں دیکھو اتلی مت دولت ہے جو نہ چھوڑی ہو سکتی ہے نہ ختم ہو جاتی ہے جتنا ہی حاصل کرو اتنا ہی بانٹو اتنا ہی کہاں کرا دھو اب میں اس کے بارے میں شاید بولنا چاہ ہاں میرے باپ کی بسی ہے ہاں کی بسحی ہے
ب دینا چاہیے بھائی
ہاں آگے بات صحیح ہے میرے بھائی مجھے پتا ہے دیکھو آخر میں تمہیں یہ بھی بولوں گا کچھ شیر بولا چاہتاا ہوں ل ان کی روشنی سے چمک ہر مقام جہالت کی اندوری کو ہو جاتی ہے انجام قلم اٹھاؤ اور ر رشتہ جوڑ لو ہر مشکل کے محنت سے آسان کر لو علم کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا جو سیکھ جو سیکھتا رہتا ہے وہ کبھی رکتا نہیں ہوتا دولت سے نہیں علم سے ہاں میرے بھائی آپ سے بات
جو ان کو بتانا چاہیے کہ بھائی
ہاں ہاں آپ سے بات کر کے مجھے اچھا لگا ایجوکیشن ہمیں چاہیے کہ ایجوکیشن سب سے بانٹے غریبوں کو امیر سب ہاں جب ایجوکیشن ہو تبھی تو فرق کر سکتا ہے نمبر بائی اسی لیے ا م
جی سب جی جی جی ایسے ہی ہوتا ہے بھائی جان آج کل دیکھا جا رہا ہے نا کہ لوگ کیا کرتے ہیں لوگ کرتے ہیں جی جی انٹراکس کی اور جا رہے ہیں ن ایسا کر رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ یہ سب کا روکنا چاہ چاہیے بھائی جان تو ہم اس تو بھائی آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا بہت خوشی ہوئی
خدا
اوکے خدا حافظ